ہاں
السلام علیکم
السلام علیکم
جی سب خیریت
جی شکری ہے تو آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے
جی جی تو مطلب آج ہم ت تارت ا وجود اور نفاظت فضاق کے بارے میں تھوڑا کت رہے
جی جی جی بالکل
تو فرمائیں
جی جی بالکل تو جناب ہم آج ہم اپنی زبان کی فشاعت اور بغالت کی ساتھی کی ایشی متورف الفظ اور حیاتی موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو نہ صرف ہمارے جسم کو توانا ہی دیتا ہے بلکہ ہماری روح کو پاکی جائے اور ہمارے مشورارے کو اشن ادا کرتا ہے جیسے ساور اور عش مقصد محفل میں آپ اپ فرمائیں جناب
بالکل بالکل محترما صحی فرما یعنی کہ آجم میں سےے ہی ن صرستت کاام ہے اور ایک ایسا نہایت ہی کلی دی بنیادی اور لازم موجودع ہے جس کے بنا انسان تہذیب کا بثر ہی ناممکن ہے آج ہماری اس قدر تسلیف بھی گپت ہوا عنوان ہے طارت اور ہپ یعنی سوچھتا کا محو پاکی جی کی اہمیت اور ہمارے وجود کا ماحول اس کے عجت پر اسار کے بارے میں کوئی جا رہے ہیں
جی جی بالکل بالکل جناب آپ نے صحیح فرمایا جیسے جناب کہیں کہ دنیا کے تمام عاجیب اور مکاتے ہوئے فکرا میں یہ سنہری اصول سکھایا گیا ہے کہ پاغی جگی اندا انندہ ایمان ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا انسان ججیدیت کی جگہ چھونند میں اپنی جات مکانا خوشاف رکھتا ہے مگر اپنی گلیوں صہراہں اور قدرتی مشرفوں کو کفاشت سے بھرنے میں جرا بھی ستر مح نہیں کرتا ہے لوگ بول چکے ہیں کہ آلودگی درصل ہمارے القاار کی جواب کی نشانی ہے اس عمرناک صورت حال پر آپ کے دانے شورندانہ کے کیا خیالات ہیں جناب
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے یعنی کہ عقیقت پسند اور جے سکتا توجات کی ہے لگاتار دور نوجت میں جو پانی سے جسم دھولینا کا نام نہیں ہے بک یہ ایک مکمل ذہنی تربیت اور مزاج کا حصہ ہے جب ہم اپنے ارد گرد کساں پت اور کوڑے گ بیٹھ کا مچکن بنا لیتے ہیں تو ہم دراسل امراج اور بباؤں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں یعنی ہماری جسمانی تو ہماری نقیت امنگیں اور ہماری معاسرتی عزت ان تمام چیزوں کا دارمدار اس بات پر ہے کہ ہماری فجا اتنی پقیدہ ہے اسی کے بارے میں ہم اب آپ کو نہایت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں سفارتی ت تہارت اور جسمانی صحت
جی جی بالکل بالکل صحیح فرم جیسے کہ اگر ایک افرادی اور تہارت کی بات کریں تو روزانہ گل کرنا لباش کو باغیجا رکھنا اور اپنے دہن و ہاتھوں کی صفائی کرنا کتنا لازمی آس کیچ جی تبت روشنی ڈال ڈالی جائے تو جناب کہ جسم کی تہار دراصل ہمراج کے خلاف ہماری پہلی اور سب سے مضبوط ڈھالگ ہے ہمارے ارد گرد انگنت پکی جرمیاں موجود ہوتی ہیں جو دش پاتل کہ مانت ہوتی ہے اور کہیں جناب کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو اور بدن کی صفائ شکھلگ غفلت کر برتتی ہیں تو یہ جوماریاں ہمارے نظامی انتظام اور نظام تنشوں پر حملہ کر دیتی ہے جیسے صاف ستھرا رہنا ہمارے میں مدافت کو کبھی بتاتا بناتا ہے جو سخص تحرک کو اپنا شیوا بناتا ہے تو اس کا وجود ہمیشہ تر وتازہ اور امراش محفوظ رہتا ہے جیسے ذہنی وشعت اور نفشت اس کے بارے میں کیا خیال ہیں آپ
جی جی یعنی کہ میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ جب انسان صاف ستھرا لباس پہن کر کسی پاک جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کے جین کو ایک ا جب کس کا سکون ملتا ہے یعنی کہ کیا صفائی آج ہماری رقشہ سے کوئی سیدھا رابطہ ہے
جی جی بالکل سارا جناب آپ صحیح ہے یہ کہ کباشا دکھا انسان کے دماغ میں تشوص اور ذہنی کو فقت پیدا کرتا ہے اس کے برعکس ہو ایوم صاف ستھری اور مطات جہے دماغ کو بس رات آتا کرتی ہے جب ہماری آنکھیں وہشنی پاکیزگی کو دیک ت جناؤ تو دماغ سے مسرت کے ہارمونس خارج ہوتی ہیں جسے انسان کی تکلیق اور سحلیت کو پرواز یانی ت ہ رتی بدن شی ہی شف کل کی ممکن ہوتی ہے ہے نا
بالکل بالکل صحیح فناا ہے آپ نے
جی
تو یہی ہے کہ جو مطلب فضا کی آلودگی اور ہمارا فریقہ اس کے بارے میں دیکھا جائے تو ذاتی صفائی تو اپنی جگہ درست ہے مگر اس اجتماعی صفائی کا المیہ یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ باار گلیوں میں ساروجنک مقامات پر بھیھنگ دیتی ہیں اس میں عملی اور انکلت فوم کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں
جی جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بی ہمارے مشاعرے کا سب سے کااشف اور افسوسناک ہےل آکھی کسی بھی قوم کی تہذیب اور شاعور کا اندازہ اس کے عالیشان مکانا سے نہیں بھی ج ن بکھی اس کے گل صحراؤوں کی نفاظت سے لگایا جاتا ہے جب ہم راستوں پر گندگی پھیلاتے ہیں تو پلاسٹک اور دیگر سگ کلہے میں پہنتے تھے نہ صرف ہم ماحول کو بدرنگ کر ہیں بلکہ آب و ہوا کو بھی زہریلا بنا دیتے ہیں جنا جیسے ندیوں اور تالابوں میں کپاشت بہنا قدرت کے نظام کے خلاف ایک سنگین جرم ہے جناب انتم
بالکل بالکل
شپائی درشا لی ایک شاب بھی ناگرک کا سب سے پہلا پری جا ببا کا تار چاپا ہو جس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں
جو آپ نے بالکل صحی فرمایا آ یعنی کہ جب ڈینگو ملیریا ہےضہ بلائک جیسی وہ الگ وواہ ہے ہمیشہ پھیلتی ہیں جہاں پر جل جم اب گندگی کا جو ہے برمار ہوتی رہتی ہے
جی جی جی فرمائ جیسے ٹھیرے ہو بند پانی اور کچروں گ اور مکوں کی افجائش ہوتی ہے کیک یہ کے پیغم پر ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھتے آ ایک جنے جمانا یہ تو کڑے کرکٹ کا سی ٹرائی کریں ا
بالکل بالکل
ہم بنا کسی قیمت کے آدی سے زیادہ بیماریوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں سبائی میر ج ایک کمرشت وال کن جانی جانوں کی حفاظت کا بالن کیا گیا ہے جناے سے مفادت کی عملی ضروری اور حمت ہی ہم اس کے بارے میں آپ کا چ
سو نےلہ آ بالکل آپ نے صحیح فرمایا یعنی کہ آپ کی ان باتوں کو جین کی بند کپاٹ کھولتی ہے یعنی کہ جب ہمار جی سامان کی سماعتوں کے لیے کچھ ایسی عملی آسان اور سنہری ابط پیش کریں جنہیں اپنا گھر ہوئے اپنے گھر مسارے اور ملکوں کی وہ جب پاکی جی کا تہوار بنا سکیں
جی جی بالکل جناب بالک ہمیشہ یہ کروانے کہ ماحول کو نقثر اور صاف بنانے کے لیے
جیسے بلافت کا شیداجے کرونے چھ کاے جدا جدا یات کال پلاسٹک پر سیزے جس جیسے و جان آشیا کی ریسائیکل کی تاکہ وہ جمنے کو بہتر جسے جپ سے آگا یہ ہدے کریں کہ ہم کبھی بھی کسی راستے یا پارک یا شرابہ کوئی بھی کچ کچ چیز کا کاغذ کا ٹھیک جی اگر ڈسٹ بن موجود نہ ہو تو اس کچرے کو اپنے ساتھ میں رکھیں گے اور گھر آ کر ہی مسکڑ پر ڈالیں گے اور کہہ جناب کی
جو اب سجے کاری اور آپ کی جو پ بھالت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کثرت سے درد لگائیں اور کیونکہ درخت فضا کی آلودگی کو پوچ لیتے ہیں اور ہمیں چالیس آکسیجن ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ہم پانی جو ہے پینے کا پانی ہے اور مشرقوں کو گندا ہونے سے بچا ہے
جی جی بالکل صحیح کہہیں گے ا آپ جیسے کہ ساوری کیار یعنی کہ اپنے بچوں کو بچپن کی ترہارت اور حفاظت کے آدا شم اور مشاہرے میں لائ کی وجہ سےگی پھیلاتے ہیں انہیں ڈانٹنے کی وجہ سے نی کی اور آدر کی ساتھ صفائی کی اہمیت سمجھائیں ہے نا جناب
بالکل بالکل صحیح درم ار تو یہی ہے کہ حاصل کلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو آج کی اس ہماری
جی جی
خودگو کا لب لباب یہی ہے کہ جو میں تہارت نفاجت کا کوئی جساب ایک رسم نہیں ہے بلکہ یہ ہماری حیات کی بقا ہے اور وجود ماحول کو صاف رکھنا دراصل قدرت کی اس حسین سکار کا شکر ادا کرنے کی ہ م تو رادھک ہے
ا جی جی
ھھ
بالکل صحیح کاا جناب آپ نے جیسے صفائی وہ آئنا ہے جس میں کسی بھی قوم کا مو اس کی تہذیب اور اس کا شاعور صاف نظر آتا ہے جناب ہے نا
بالکل بالکل آپ نے اتنا کچھ آج صاف صفائی کے بارے میں بتایا بالکل خ اس کے بارے میں شکریہ خدا حاظ
بہت اچھا لگا ب